ہلو السلام علیکم
سم سلام
اس دفعہ آپ کہاں پہ آپ نے کیا سوچا ہے گرمیوں کی چھٹیوں میں کہیں باہر جانے کا
ا چھٹیوں میں باہر گھومنے جانے کا سوچا ہے
اس دفعہ بچے بہت گرمیوں میں گھر میں بیٹھ کر بہت اوب گئے ہیں انہیں کہیں نہ کہیں تو گھمانے ضرور لے کے جانا پڑے گا
جی ہاں اچھا تو پھر کہیں ٹھنڈی اور خوبصورت جگہ سوچ ت ج سکون بھی وہ اور بچے بھی خوش رہے
آپ فون ٹھیک سے پکڑی آپ کا پھر سے فون اسی طرح سے پکڑا آواز صحیح سے نہیں آ رہی ہے
اچھا اس بار اس بار کہیں خوبصورت ٹھنڈی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں پر سکون بھی ملے اور ب سے بھی خوش رہیں
صحیح فرما رہے ہو آپ نینی تال یا پھر کہیں پہاڑوں والی جگہ پر چلتے ہیں جہاں بچے بھی خوش ہو جائیں گے اور نظارے بھی دیکھنے لائق ہوں گے اور گرمی میں تھوڑا ٹھنڈی کا احساس بھی ہو جائے گا
جی ہاں وہ کیا خوب خیال ہے پہاڑوں کی ٹھنڈی فضا میں گھومنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے
صحیح فرمایا آپ نے پہاڑوں والی فضاؤں میں گھومنا اور وہ بھی گرمی کے دنوں میں تو موسم بھی وہاں کا بہت سنہرا ہوتا ہے اور گرمی سے بھی بچاؤ ہو جاتا ہے
ہاں صبح وہاں کی صبح کی چائے پیتے ہوئے بادلوں کو دیکھنا کتنا اچھا لگتا ہے
صحیح فرما رہے ہو آپ موسم کے ساتھ پرکرتی کا لطف اٹھانا وہ تو بہت ہی خوبصورت دونوں کا میل جوول بہت خوبصورت رہتا ہے
ہوں بالکل اور بچے بھی کھلے میدان میں کھیلیں گے توو موبائل سے بھی تھوڑا دور رہیں گے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے جب گھومنے پھرنے کی کہیں جگہ مل جائے تو پھر موبائل کو کون ہی دیکھتا ہے
سے سارا دن فون میں لگے رہتے ہیں گھومنے سے ان کا دل بھی بہل جائے گا
صحیح فرمایا آپ نے تھوڑا سا موسم میں بھی بدلاؤ ان کے روٹین میں بھی بدلاو آ جائے گا اور موبائل سے بھی پیچھا چھوٹ جائے گا
جی ہاں کہاں چلنا ہے کوئی خاص جگہ جہاں
ا یا تو نینی تال چلے یا پھر کہیں ایسی پہاڑوں والی جگہ جہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہو ا آبو روڈ اور وہاں پر بھی تو آ ابو والا بھی تو ایسا ہی نظارہ ہے ہم ایک بار کبھی ہم نے پہل گئے تھے نا وہاں پر وہاں پر سن سٹ پوائنٹ وغیرہ بہت ہی وہاں کا جو واتاورن ہے وہ بھی بہت سکون دیتا ہے
جی میں نے سنا ہے کہ پہاڑی جگہوں پر موسم بڑا سنہرا رہتا ہے وہاں کی ٹھنڈی ہوا دل کو راحت دیتی ہے
صحیح فرمایا آپ نے تبھی تو زیادہ تر لوگ گرمیوں کے دنوں میں منالی کلو منالی اور ل لداخ کاشمیر ایسی جگہوں پر ہی گھومنے کے لیے جایا کرتے ہیں
ہاں اور اگر کوئی ندی یا جھیل بھی ہو تو سفر اور بھی یادگار بن جائے گا
صحیح فرمایا آپ نے اس گرمی کے واتاورن میں اگر بچوں کو ندی ندی اور پانی کا ساتھ مل جائے تو پھر اور پوچھنا ہی کیا اور ان کو چاہیے ہی کیا
بچے تو ناؤ میں بیٹھنے کی ضد کریں گے انہیں پانی والی جگہ بہت پسند ہے
جی حضور انہیں پانی کی جگہ تو بہت ہی پسند ہے اور ایسے گرمی کے ماحول میں پانی میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں پاؤں پھیلا کر بیٹھنا اس کا بھی ایک الگ ہی مزہ ہے
ہاں اور تم تو ہر خوبصورت جگہ کی تصویر لینے لگو گی
ہاں میرا تو وہی شوق ہے آپ کو تو پتا ہی ہے جی حضور فرمائیے ہلو
بالکل بالکل تاکہ بعد میں ان تصویروں کو دیکھ کر سفر یاد آئے
ہاں ان پلوں کو دیکھ کر ان پلوں کو سنجونا بھی تو بہت ضروری ہے صرف جتنا ضروری گھومنا ہے اتنا ہی ان تصویروں کو قید کرنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ سمے تو آگے بڑھ جائے گا لیکن ان یادوں کو تو ہم ہمارے ا آج میں جیئیں گے ہم ہمارے کل میں بھی ان یادوں کو تو یاد رکھیں گے
ہاں لیکن سفر سے پہلے تیاری بھی کرنی ہوگی بچوں کے کپ کپڑے دوائیاں اور کھانے پینے کا سامان سب رکھنا پڑے گا
جی ہاں جض بچوں کے لیے بھی سارا سامان بچوں کے انوسار ساری چیزیں گرمی میں گرمی کے کپڑے ہلکے کپڑے اور رات کو اگر سرد موسم ہے تو تھوڑا اس کے حساب سے کپڑے اسی کے ساتھ میں بچے ساتھ میں ہے تو سردی زکام کے بھی ہونے کی سمباونا ہو سکتی ہے تو اس کے لیے دوائیاں سفر کے لیے دوائیاں اور پچھلی بار آپ کو یاد ہے نا ہم موبائل چارج اور پاور بینک لینا بھول گئے تھے تو ہمیں سفر میں کتنی سمسیا ہوئی تھی اس بار سب سے پہلے ہم وہی لیں گے اور اس کے ساتھ میں ہلکا پھلکا ناشتہ کھانے کے لیے کیونکہ بچوں کو بار بار باہر کا بھی کھلانا اس گرمی میں زیادہ اچھا نہیں ہے کی صحت کے لیے بھی زیادہ اچھا نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ ہم گھر پر ہی بنا کے لے کے جائیں گے
ہوٹل کی بکنگ بھی پہلے سے کر لیتے ہیں تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو
ہاں ہوٹل کی بکنگ اس کا ذمہ داری تو آپ کی ہے آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ آج کل ہمیں ساری سویدھائیں مل ہی جاتی ہے کہ ہمیں کہاں بکنگ کروانی ہے کتنے دن وہاں پہ رکنے کا کیا ہے سب میں سب کچھ ہمیں آن لائن آج کل تو اویلیبل ہے تو آپ اس کا بھی صحیح سے اپیوگ کریں
میں کل ہی انٹرنیٹ پر اچھی جگہ دیکھتا ہوں
جی بضور
ایسی جگہ دیکھوں گا جہاں زیادہ گرمی نہ ہو
جی
جناب پوری کوشش رہے گی کہ اس بار کی چھٹیاں یادگار بن جائے
ہاں بچوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی
سچ گؤوں پریوار کے ساتھ تھوڑا وقت بتانے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے یہی تو اصلی خوشی ہے روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں پریوار کے لئے وقت ہی کام ملتا پاتا ہے
صحیح فرمایا آپ نے بالکل صحیح
بچے بھی یاد بعات میں انہیں چھٹیوں کو یاد کریں گے اشا اللہ اس بار ہم سب خوب مزے کریں گے
بالکل صحی فرمایا آپ نے اور کل کے لیے آج کو سجانا بہت ضروری ہے ہم کل کل اگر کیا پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو آج ہمارے آج میں اگر ہم نے کچھ ایسا کیا ہوگا تبھی تو ہم کل اس کو مڑ کر دیکھیں گے تو ہمیں ہمیں اس پہ گرو ہوگا
جی اور سفر کے لیے گھر سے گھر میں کچھ سوادشٹ چیزیں بنا کر ساتھ لینی ہوگی
جی حضور وہ تو میری ذمہ داری ہے وہ میں دیکھ لوں گی میں نے سوچا ہے کہ چھوٹے میاں کو آلو کی سبزی بہت پسند ہے آلو کی سبزی اور پڑی تو یہ سحیح رہے گا اور ساتھ میں بریانی بھی لے لوں گی اور کچھ شاہی ٹکڑے شاہی ٹکڑوں کی مٹھائی انہیں بہت پسند ہے اور گلاب جامن تو میں نے بنا ہی لیے ہیں پہلے سے ہی اور اسی کے ساتھ میں میں نے سیویاں جو کو جو کہ بڑے بڑے میاں کو بہت پسند ہے تو بڑے میاں کے لیے میں نے سیوئیاں بنائی ہیں تو اتنا تو کافی ہوگا اس سے ان کا باہر کھانے کا من بھی نہیں کرے گا اور یہ ساری چیزیں گھر کی بنی رہے گی تو ان کی صحت بھی خراب نہیں ہوگی
پھر دو سفر شاندار ہو جائے گا
ہاں داؤ دعوت کی دعوت اور گھومنا کا گھومنا دونوں ہی ہو جائے گا
اچھا اب بچوں کو بھی بتا دیتے ہیں ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے
ہاں چلو اب جب ہم نے اچھی طرح سے ساری یوجنا بنا ہی لی ہے تو اب بچوں کو بھی اس کی خبر ضرور دی جائے اور وہ خوش ہو جائیں گے اور جھومنے لگیں گے
بالکل بچوں کو بھی خوب خوشخبری دے دیتے ہیں
ہاں ہاں ضرور آپ فرمائیے
جی ضرور بچوں کو اس کی جانکاری دینا بہت ضروری ہے کہ اپن کہاں گھومنے جا رہے ہیں اور کیا وہاں پہ ساؤودھانیاں رکھنی ہے بار سفر میں اور کیا نہیں رکھنی ہے
صی پرر مایا
اور کیا چیزیں ساتھ میں لے کے جانی ہے یہ سب چیزوں کی جانکاری ہونا بہت ضروری ہے سفر میں کتنی ساری چیزیں ساتھ میں ہونا ضروری ہوتی ہے
صحیح فرمایا آپ نے اور سفر کے دوران کن کن چیزوں کو کو دھیان رکھنا ا اگر ہم ابھی سے اپنے بچوں کو یہ سکھائے تو ان کو یہ سیکھنے میں اور آگے جا کے انہیں بہت سارے جیون میں بھی یہ چیزیں کام میں آئے گی بالکل صحیح فرمایا آپ نے
ہاں یہ صحیح ہے بالکل صحی بات
چلو پھر ملتے ہیں اللہ حافظ آپ بھی اپنا خیال رکھے
خدا حافظ